علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہو تم
میں بالکل ٹھیک ہو تم سناؤ تم کیسی ہو
میں ٹھیک ہوں بہت دنوں بعد تمہاری یاد آئی تو سوچا فورا کال کر لوں سب خیریت ہے نا تمہارے گھر پر
ہاں یار بس آج کل کی مصروفیت اتنا زیادہ ہو گئی ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تم نے کال کی مجھے بہت خوشی ہوئی
آج کل جب بھی نی نکلتے ہیں باہر یا آپس میں بات کرتے ہیں تو غربت اور مہنگائی کا ہی ذکر ہوتا ہے میں اس سے اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ ہماری ملاقات میں غربت کسی قدر بڑھ گئی ہے
تم نے بالکل صحیح بات کی یہ غربت کا مسئلہ آج کل ہمارے سماج کا سب سے بڑا ناسور بن چکا ہے ہر دوسرا شخص پریشان ہے سفید پوش لوگوں کے لیے اب اپنی عزت بچا کر گزارا کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے
بالکل کل ہی کی بات ہے میں سبزی منڈی گئی تھی وہاں میں نے ایک بورے بابا کو بوڑے بابا کو دیکھا جو خرچے کے کچرے کے ڈھیر سے سبزیاں چن رہے تھے وہ منظر دیکھ کر میرا دل خونے آنسو رو پڑا سوچو ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں
یہ تو تم نے ایک مثال دی ہے ایسے ہزاروں مثالیں ہمارے آس پاس موجود ہے غربت کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا پا رہے جب بچے پڑھیں گے نہیں تو ان کا مستقبل کیسے بدلے گا یہ ایک عام بات بن چکی ہے
ہاں اور تعلیم تو دور کی بات ہے اب تو لوگوں کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگ ترس رہے ہیں ایک نوالا نوالے کے لیے جب ا بنیادی ضرورت کی ہی پوری نہیں ہوگی تو انسان تعلیم یا صحت کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے
صحیح کہہ رہی ہو اور غربت کا سب سے برا اثر صحت پر پڑتا ہے جب کوئی غریب بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے کئی لوگ تو صرف اس وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علاج کی استاتعت نہیں ہوتی
یہ بات دل کو چیر دیتی ہے ہمارے ملک میں غریب اور امیر کے درمیان کا فرق ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے امیر زیادہ امیر زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب زیادہ غربت کی دلال میں دسا جا رہا ہے اس کا آخر کیا حال ہے
حل تو تب ہی نکلے گا جب ہماری حکومت اور سماج کا کے بے با اثر لوگ اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے صرف باتیں کرنے سے یا خیرات بانٹنے سے غربت ختم نہیں ہو سکتی ہمیں غریبوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کرنے ہوں گے تاکہ وہ خود کما سکے
تم نے صحیح کہا خریت سے کسی ا خیریت سے کسی کا ایک دن کا چالنا تو جیل سکتا ہے لیکن اس کی پوری زندگی نہیں بدل سکتی ہمیں انہیں ہنر سکھانا چاہیے جب تک ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہوگا تب تک وہ ہمیشہ دوسروں کو محتاج رہیں گے
بالکل ہنرمندی ہی اس مرض کا اصل علاج ہے اگر ہم چھوٹے پیمانے پر کارخانے یا گھریلو صنعتیں قائم کریں تو اس سے بہت سے لوگوں کو روزگار ملے گا خواتین کو بھی گھر بیٹھے سلائی کڑھائی یا دوسرے کاموں کا کے ذریعے خود کفیل بنایا جا سکتا ہے
لیکن ا اس سب کے لیے سہولیت اور سرما کی ضرورت ہوتی ہے ایک غریب آدمی کے پاس نہ اتنا پیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی معلومات جب تک آ حکومت سستے آ قرضے یا مفت عملی تعلیم نہیں دے گی تب تک یہ خوب پورا ہونا مشکل ہے
تمہاری بات میں وزن ہے حکومتی سطح پر ایسی پالیسی بنانی چاہیے جو سیدھے عام آدمی تک پہنچے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں نظام میں اتنا فساد ہے کہ امداد اصل حقدار تک پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتی ہے
یہ بات عنوانی ہی ہے تو غربت کی سب سے بڑی وجہ ہے جو پیسہ غریبوں کی بلائی پر خرچا ہونا چاہیے وہ چند لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے جب تک اس فساد کا خط ختم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی تبدیلی آنے ناممکن لگتی ہے
اور اس غربت کی وجہ سے سماج میں جرائم بھی بہت بڑھ رہے ہیں جب ایک باپ اپنے بچوں کو بھوک سے بلاخت دیکھتا ہے تو وہ مجبوران چوری دکا زانی یا دوسرے غلط کاموں کی طرف نکل پڑتا ہے غربت انسان سے اس کا ایمان تک چھین لیتی ہے
یہ بات نہایت خوفناک ہے یہ کوول بھی ہے نہ کہ غربت انسان کا کفار تک لے جاتی ہے جب پیٹ خالی ہو تو صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے سمجھ میں جو امن اور امن کی صورت حال خراب ہے اس کی تہ میں یہ یہی غربت ہے
بالکل صحیح ہم صرف مجرم کو سزا دیتے ہیں لیکن اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس سے اس نے مجرم بنایا اگر ہر شخص کو اس کا حق ملے تو کوئی کیوں نہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر غلط راستہ اختیار کرے گا
مجھے لگتا ہے کہ صرف حکومت کو دوش دینا کافی نہیں ایک سمجھ ایک سماج کے طور پر ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے آس پاس دیکھے اپنے رشتے داروں ا پڑوسی پڑوسیوں اور ملازمین کی مدد کرے تو شاید حالات میں کچھ بہتر آ سکتا ہے
تم نے بالکل دل کی بات کی ہم امیر لوگ اپنی نمائش اور فضول خرچی پر لاکھوں روپئے اڑا دیتے ہیں شادی بیاہ کی تقریبات میں جس طرح کھانا ضائع کیا جاتا ہے اگر وہی پیسہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی یا اس کے روزگار پر لگایا جائے تو کتنا بہلا ہو
ہاں ہم لوگ شام شان و شوکت کے چکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دین میں نے ہمیں سادگی اور کانات کا درس دیا ہے اگر ہم فضول خرچی چھوڑ کر وہ پیسہ سمجھ کر کمزور طبقے پر پر خرچ کرے تو ضرور ایک واضح تبدیلی دیکھنے کو ملے گی
بالکل زکوۃ اور صدقات کا نظام اس لیے ہی بنایا گیا تھا تاکہ دولت چند ہاتھوں میں ہی جمییں نہ رہے بلکہ پورے سماج میں گھومتی رہی اگر ہر صاحب نصاب شخص ایمانداری سے اپنی زکات نکالے تو غربت کا خاتمہ جلد ہوتا ہو سکتا ہے
لیکن افسوس ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ زکات دیتے وقت ہی دکھاوے سے کام لیتے ہیں یا پھر پوری رقم کا حساب ا ہی نہیں رکھتے دین کی روخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے صرف رسم پوری کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے
صحیح کہا ہے ایک اور مسئلہ جو مجھے لگتا ہے غربت کو بڑھا رہا ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی آبادی جب وسائل کم ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں تو قدرتی طور پر غربت میں اضافہ ہوتا ہے لوگ اس بڑے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچتے
یہ بھی ایک اہم نقتہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ بچے ہوں گے اتنا ہی کمانے والا ہاتھ ہوں گے مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی پرورش کرنا اور انہیں ایک اچھا انسان بنانا بھی انہیں کی ذمہ داری ہے
ہاں اور جب انہیں اچھی پرورش نہیں ملتی تو وہ بچپن سے ہی محنت مزدوری میں لگ جاتے ہیں بچوں سے مزدوری کروانا ان کے بچپن اور ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ غربت کا ایک ایسا چکر ہے جو چلتا ہی ج رہتا ہے
اس چکر کو تھوڑا بہت ضروری ہے جب تک با جب تک باپ کو اتنی اجرت نہیں ملی کی کہ وہ اکیلے پورے گھر کا خرچہ چلا سکتا ہے تب تک وہ اپنے بچوں کو کام پر بھیجنے پر مجبور رہے گا کم سے کم اجرت کے نظام سختی سے لو لاگو ہونا چاہیے
مگر ہمارے یہاں تو قانون صرف کتابوں تک محدود ہے کارخانوں اور دکانوں میں مزدوروں سے بڑا بڑا بڑا گھنٹے کام کر لیا جاتا ہے اور اجرت نہ کلی دی جاتی ہے ان کا استحصال کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا
یہ تو بے بسی ہے جب انسان کے پاس مواقع نہیں ہوتے تو وہ ہر شرط پر کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اس بے بسی کا فائدہ شرمائیدہ اٹھاتے ہیں یہ نظام ہی ایسا بن چکا ہے گغریبوں کو مزید کر چلا جاتا تا ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نئے ذریعے ڈھونڈنے ہوں گے جیسے چھوٹے دیہات علاقوں کو میں کسانوں کی مدد کی جائے انہیں بہتر بیج اور جدید طریقے سکھاائے جائے تاکہ ان کی فصل اچھی ہو اور انہیں ان کی محنت کا پورا منافع ملے
یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ دیہاتوں میں رہتا ہے اور زیارت سے وابستہ ہے اگر دیہاتی علاقوں میں سہولیات دی جائے تو لوگ شہروں کی طرف رخ نہیں کریں گے یہ اور شہروں پر بھی بوج کم ہوگا
صحی کہہ رہی ہو شہروں میں آبادی کے بڑھنے سے وہاں بھی گبرت غربت اور کچے گھروں کی تعداد بڑھ رہا ہے بڑھ رہی ہے ہر کوئی بہتر زندگی کی تلاش میں شہر آتا ہے لیکن یہاں آ کر مزید مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس موضوع پر زیادہ سے زیادہ بات کرنی چاہے اور اپنے دوست اور گھر والوں کو بھی پورا اس پر سوچ پر مجبور کرنا چاہیے ہم خود سے کیا سہورت کر سکتے ہیں ہمیں اس پر رور کرنا چاہیے
جی ہاں چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ